ہلو وعلیکم السلام بھائی جان
السلام علیکم
ایسیے ہو
بس خیریت ہے سب خیریت ہے اللہ کی شکر ہے
وہی حال ہمارا اور بتائیے
بس بڑھیا ہے میں نے سوچا بھائی جان سے کچھ گفتگو باتیں کرلیں
ارے کیوںنا ج ن بالکل فریٹے آپ کے لی جانا آگے بات کی کیا
ہاں ایک ٹاپک تھا ا و ایسے میں بازار گیا میں بازار گیا تھا ہاں بازار گیا تھا سو میں نے کچھ عجیب و غریب جیسے ہاں لے کے تو آئے تھے بچے گئے تھے ساتھ میں
ارے بیگم جی کو شاپگ کرا کے لائے ہو کیا بات ہے بھائی جان اور بتائیے پھر پھر تو وہ تو بیس
اس بات کو لے کر کچھ بتوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے پیسے کے بارے میں بہت کچھ سوچا سمجھا بجا تو گئے تھے لیکن پیسے بچانا اور پیسے خرچ کرنا مطلب کیسے اس کو مینیج کریں
ارے جناب یہ بھی ایک کلا ہے پھرس بچانا آپ کی کہاں پر کتنا خرچ کریں کتنا پیسہ کمانا چاہیے کتنا بچانا چاہیے
ہاں وہ ایے یہ اس کو بالکل جی جناب
جیسے کہ آپ نے کچھ لوگ کچھ لوگوں کے سے سنا ہوگا کہ پیسے بچانا بہت ضروری ہے
لیکن تصویروں کہتی ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اس لیے کل کر خرچ کرو کچھ کے کرو مار
بالکل جناب اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس موضووں کے دونوں پہلوؤں کو سمجھیں گے کیونکہ پیسے بچانا اور پیسے بچانا کیوں ضروری ہے اور خرچ کرنا بھی کیوں ضروری مطلب ایسے
تو جناب یہی ہے نا کہ سر پیسہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے ہو جانا بھی ضروری ہے کتنا پیسہ کہاں پر خرچ کریں اور کتنا پیسہ کوم جانا اہی یہ بس امپورٹنٹ ہے
ہاں پیسے بچانے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی تو بتائیں
ہم دیکھیے ویسے تو جناا بچت یعنی سیونگ کی بات کریں نا جیسے اپنی اونچائی انی بچانے کی کیا اہمیت ہے
تو میری نظریہ میں دیکھا جائے نہ کہ سیونگز انسان کو مستقب پ بھی تیار کرتی ہے جسے آپ نے سنا ہو کہ زندگی میں کم کون سی مشکلات ہے کوئی جانتا نہیں اور مستق میں کوئی کسی کا خفت نہیں
کچھ بچت ہو تو مشکل وقت میں سہارا مل ہی جاتا ہے
ار بالکل جناب بالکل اسکول کیا بات کیا بات کرتے ہو اور اس کے اپنے فائدے بھی ہیں نا پیسے بچانے کی جیسے کی بات کریں اگر آپ نے پیسہ جیسے آپ نے سو روپئے کما لیا اس میں سے پچاس روپئے کرچ ہوئے تو پچاس بچا لیا تو سیونگ منی ہے نا اس کے فائدے بھی ہے وہ جیسے کہ بات کریں مست قابل ہے سرکھا ملتی ہے
ہ
اور جیسے اچانک آنے والے خرچوں کا سامنا آسانی سے کیا جا سکتا ہے ایمرجنسی خرچہ آ جائے کسے کو بیمار ہو جیا گیر رے جناب بالکل جنا کیا بات کرتے ہو آپ جیسے میں بتا رہا تھا کہ بڑے س کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے قرض لینے کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے جیسے آپ میں بتا رہا ہوں کہ ایمرجنسی میں خرچ
بالکل جنا ہوگا کہاں کہ اگر اپنے پاس خود کی جیب میں اگر پیسے ہیں تو پھر دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا کیاضروری ہے
ان شاء اللہ بڑھیا وقت فرمانے لیکن اس کے دیوی کیوری سوال ڈری مے مط سمجے کرتا ہے کہ پیسے خرچ کرنا بھی کیوں ضروری ہے کیوں خرچ کریں جی ہمیشہ میرے لیے سمجھنے آے
جناب ایسا ہے کہ اگر انسان صرف بچت ہی کرتا رہے تو زندگی کا مزہ کیسے چلے گا یہ بھی تو بات ہے نا
ارے یہی تو بات ہے نا کیا بات کرتی پیسے کمانے کا مقصد صرف گما کرنا نہیں ہوتا نا بلکہ ضرورت ہے اور کچھ ج کرنا ن بھ گ بق تو
ہاں یعنی ہاں یعنی خرچ کرنا بھی برا نہیں ہے کیونکہ اپنی زندگی کی جتنی اپنی روزمرہ کی چیزیں ان کو ان کے ان کمیوں کے لیے مطلب ف
ہ ماشاء اللہ بالکل ایسا ایسا م سد ب میرے کیڈلا م تو ہ یہ نہیں ہے لیکن اگر سمجھداری سے کیے جائےا خرچ تو خرچ کرنا بھی ضروری ہے
جی جناب کیوں کر مطلب ہر سکے کے دو پھیلو ہوتے ہیں کیونکہ اگر بچانا بھی ہے اگر بچاتے رہیں گے تو پھر اپنی جو اپنی اچھاں کی پورتی کیسے ہوگی
ہ اور یہی ہے نا یہ ج آپ نے دکھا ہوا کہ یہ سمجھداری سے خرض کرنے کے فائدے ہو نا کچھ مسورے کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ بتا سکتے ہیں آپ کیا مے
کیونکہ ضروری چیزیں حاصل ہوتی ہیں بہتر تعلیم اور صحت پر نویش کیا جا سکتا ہے پریوار اور دوستوں کے ساتھ خ خوشیاں بھی بانٹی جا سکتی ہیں اگر پیسے ہوں گے تو کہیں پر بھی جانے کے ٹر بنا سکتے ہیں اے
بالکل بالکل ماشاء اللہ ساللہ کیا بات کر رہ لیکن اس میں یہ بھی جو ہے کہ نئی چیزیں سیکھنے اور ان کو حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے
ملتا ہے جی جناب اگر کہیں جا رہے ہیں ہم اگر ہمارے م میں پیسے ہیں تو ہم کہیں گھومنے جاے ہیں کہیں لمبے ٹور پر جا رہے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں مزے کر رہے ہیں اور وہاں کی اس کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں واتورن کو تو اس سے بھی تو ہمیں سیکھ ملتی ہے انھو ملتا ہے رہنے کا اور ہر جگہ پیسے بچانے کا خرچ کرنے کا
ااء اللہ بالکل بڑھیا بات فرماے ہیں آپ نے ایک بارک بات کری ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروار کے ساتھ بیگم کے ساتھ منے کا موقع ملتا ہے اور کبھی کبھی کو بہتر تعلیم بچوں کے لیے بہتر نویش کیا جا سکتا ہے جو جو پروار کی تصویر وہ الگ ہی ہے لیکن اس کی پل کرجی نقصان بھی بہت ہے نا کیونکہ آج کل کئی لوگ ہیں نا بنا سوچے سمجھے خرچ کرتے رہتے ہیں
ہاں اور یہی فج فج کرچی تو یہی کہلات ت نا
اور اس کے نقصان بہت سارے ہوتے ہیں جتنے کم کم ور بات کیجیے نا ات میں ہی کم ہے ویسے تو بہت سارے نقصان ہیں لیکن میں کچھ کی بات کروں نا جیس کہ آپ نے قض بغ قرض بڑھنے کا سنکٹ بہت رہتا ہے اور بچت
ہاں اس سے آرتھک پریشانی پیدا ہو سکتی ہے تناؤ
اور بےچینی تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کسانی کیا ہاں کتنی لیک میں بھگ لینے لگتی ہے اتنا سنکٹ رہتا ہے پریشانی رہتی ہے جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے وہ کام کر بیٹھے تھے آپ
ہاں یہی ہے کہ صرف بچت کرنا بھی صحیح نہیں ہے اگر ہر چ اگر ہر جگہ تم ہر سمے بچت کرتے رہو گے تو مطلب اپنی اچھاؤں کی پورتی نہیں ہو پائے گ اپنی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں
بڑھیا واز بات کر لے ج نا لیکن یہ ہے نا وہ اپنی اپنی زندگی چھوٹی چھوٹی خشیوں سے مصروف رہ سکتا ہے نا جو و کرتا ہے اور ہر چیز میں بیلنس ضروری ہے س سنتلن ہاں بالکل جناب بالکل اسیھی تو سیھی تو بات کر رہا ہوں میں
ہوں
جناب میرے من میں ایک سدہ ہے کیا آب کچھ بتا ہی نہیں آپ پچھ ن کچھ
ہاں بولیے بولیے فرمائیے جناب
جیسے دھرم سنکٹ میں پڑ گا گا اس سمے میں اگر کوئی نیا نیا کمانے والا ہوگا تو اس فیملی کے طریسر آ جیا ہو گا تو وہ تو دھرم چندر میں پڑ گیا نا اسال اللہ اس کو کیا مطلب راستہ دیکھے گا م جیسے کہ کتنا خرچ کرے کہاں خرچ کرے کتنا بچہ ہے آخر اس کا صحیح راستہ ہے کیا پھر
نہیں میرے خیال سے انسان کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچانا چاہیے اور کچھ حصہ اپنی ضرورتوں اور خوشیوں کو لیے بھی خرچ کرنا چاہیے ایسا ہی نہیں کہ ہر وقت اپنے پواکٹ منی کو جمع کرتے رہیں
یعنی کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہوناا بھائی جان کی کنجوزسی زیادہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور زیادہ ہی خرچہ کرنا بھی نہیں
بالکل بالکل بالکل جناب یہی سمجھداری ہے نا
ہوں جیسے کہ آپ اگر کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ اگر کسی کی آمدنی دس ہزار روپئے ہے تو تو کچھا کچھ حصہ اس کو بچا سکتا ہے اور باقی ضروری خرچوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے یہی نا
ہاں یار بڑے کم آ سکتی ہیں نا
جی جی بالکل ماشاء اللہ کیب تعریفیاری بات کر رہے ہو جناب کیا آپ بریک فاسٹ میں کیا کھاتی ہو جے یار بیگم جی کیا کھلاتی ہیں آپ کو
جی جناب کاج کاجو کتلی کھاتے جناب
ارے دنا بساریاری بات کرتے آپ کیا بات کر جی بتاؤ اس کا خریبین جگانا ہے تو جیسے کہ ہم نے بات کی نا کہ پیسے بجانا بھی ضروری ہے اور سمجھداری سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے اور اصل اصل کامیابی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی آمدنی اور خرچ بیچ سنتلن بناائے رکھے بیلنس اور چیز میں بیلنس ضروری ہے نا بھا ئ جان
جی ہاں آپ جیسے میں کہوں تو کہ جیسے پیسہ اچھا نوکر ہے لیکن برا مالک بھی ہے اگر زیادہ آپ پیسے بچائیں گے تو کئی چوری بھی ہو سکتی ہے
واہ جناب واہ کیا آپ تو بالکل شاعری کر لیتے ان کے جیسے اس کے جواب میں ایک ایک لائن میں کہوں کوئ عرض کروں گا
ہاں عرض ہے عرض کیجیے
کمائی سے زیادہ اہمیت کمائی کی زیادہ اہمیت کمائی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ہوتی ہے آپ نے کما تو لیا لیکن اس ارے سب کو ہماست لیا میرے کہنے کا مطلب آپ میں کما لیا لیکن اس کو کس طرح سے خرچ کریں وہ ضروری ہے دیکھو آپ ٹیکنک نہیں آتی نا تب نہیں ہے کیوں کہ آپ بلکل ڈیل ہو گی کمائ ویسے جناب آپ سے بات کر کے اچھا لگا کہ آپ پیاری پیاری بات کرتے کبھی آئیں گے بیگم جی کے ہاتھوں سے ہم
جی جناب آئیے گا کبھی ہمارے گھر پر پدھاریے گا آپ کو ہم بیگم کی ہا تھوں کے پکوان کھلائیں گے آپ کے آپ کے دماغ کو ایسا طرح پر وہ تازہ خبر ہے آپ بھی اتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں بنا لو
کباب خراب ہو گئی کباب چلو ٹھیک ہے جناب آپ سے بات کرتے مل گئ خدا حافظ خدا حافظ